ہیلو آ گ آواز
ہاں ہاں آ گئے ہو آس تو آگئے
سر ب
اللام علیکم
وعلیکم اللام اور سنائی ہے
اور تو سب جکے ہے آپ بتائیے آپ کے کیا حال ہیں
ہمارے تو سب چہرے آپ سنا اللہ کی مر سے سب ٹھیک ہے
اچھا ہمارے بھی سب خریت میں ہی ہے
کیوں کیا ہوا
کچھ نہیں ویسے تو کیا ہوگا سب ٹھیک ٹھاک ہے
ہوں
ہوں کھنا ونا خالیا
ہاں کھا ل آپ تو بریانی بنائی تھی
اچھا
ہ سوچا تھا آپ کے لیے بھی بیچوں پر لیکن میں نے کال کیا تھا دن میں آپ کے امی نے بتایا کہ آپ گاؤں میں نہیں ہو ا خالر کے ل گ وہ
ہاں وہاں گئے تھے ہم شادی تھی وہاں پہ اس لیے چلے گئے تھے ابو جان امی سارے گئے تھے ہم
ہوں
اب ابو تو واپس آ گئے تھے ہمارے ماما کا لڑکا ہے ایک ان کے ساتھ ختم وہاں چلے گئے تھے پھر
جی آ گئے وہاں سے سدیوں سے
آج آ گئے تھے دو بجے کے سم تھنگ آئے تھے ہم
ھمم
ہ دن میں بہت دھوپ لگ رہی تھی وہ آتے ہی میں تو سوگی اس لیے وہ کہ ہے نا فون بھی چارج وارج پہ نہیں لگایا تھے اور پتاہ نہیں کہاں پڑا تھا میں نے دیکھا بھی نہیں
ہوں آپ کی طرف ہوگی آر دھوپ ادھر تو یہ نا اتنی دھوپ نہیں تھی آج موسم بھی تھوڑا خراب چل رہا ہے نا
ہاں ہاں نہیں ہم آئے تھے نا تو ہماری طرف ہے نا بہت زیادہ دھوپ نکل رہی تھی اور ابھی بھی ہے نا مطلب ہا چل رہی ہے بہت تیز موسم خراب ہو رہا ہے بالکل
آپ کے آپو جانے گئے ہوں گے شائدہ آپ کو لنے
نہیں نہیں وہ کیا ہے نا آدھے رستے پہ گئے تھے آدھے رستے تو ہمارے خالگہ آ گیا تھا لڑکا وہ ان کے ساتھ آ گئے تھے ہم
اچھا
ہاں اور کیا نا دھوپ لگ رہی تھی نا تو ہم نے راستے میں رک کے ابو کے فون کر دیا تھا کہ آپ آ جاؤ میں لینے
میں نے توسوتا د کہ رک ہو گئے تو دو پانچ سے دن تو آپ تو آئے ہی تھے دو تین دن میں
ارے وہ کہ نا پھر وہاں پہ ہماری خال کی لڑکی نہیں آئی تھی تو میرا من بھی نہیں لگا وہاں زیادہ دن وہ دو دن ہی پتا نہیں کیسے نکل نکلے میرے کو ہی پتا ہے بالکل ہی من نہیں لگا تھا ہ
وہ آ بھی چلے گئے تھ میرا بھی من ہی نہیں لگتاس سارے دن میںس اکیلے ہی بیٹٹی رہتی ہیں بچوں سے بھی کیا باتیں کروں
وہی تو اب دیکھو جہاں نا مطلب اچھی بولڈنگ ہوتی ہے نا وہاں پہ من لگتا ہے ھمم وہاں اکیلے اکیلے کہاں تک فون چلائے میرا تو بھیجا ہی خراب ہو گیا وہاں پہ منگا چل اب تو میں تو پٹا فٹگ
ہاں اور کب آ رہی ہو ہماری طرف
دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ابھی تو کل شادی ہے ہمارے چترپورہ والے ان کے یہاں شادی ہے
ج کل جاؤ گے
کیا پتا ابھی تو ابو جان بولیں گے تو چل جائیں گے ویسے اس میں کیا ہے سارے فیملی کے جائیں گے جائیں گے
ارے ہمارے بھی آ تھا ان کا فال جو بول رہے تھے کہ ڈگ میں ہی چلیں گے کل صبح
اچھا تو وہیں مل لیں گے پھر کیا ہے اس میں
ہوں
ہمارا تو کچھ پکا نہیں ہے ابھی کیا ہے کل ڈسکشن ہوگا جانے کا تو ہاتھوں ہاتھ پلان بنتا ہے ہمارے گھر میں تو
ارے مجھے بھی اتنا پتا نہیں تھا لیکن لن میرے شوور بتا رہے تھے کہ کل شادی ہے اس لیے بھائی جان بھی بول رہے تھے کہ کل بھابائی جان کو لے کے آؤں گا اور سارے س دن چلیں گے
اچھا آ جانا پھر کیا ہے ہم بھی بول دیں گے ابو جان سے کہ وہ بھی آ رہے ہیں تو مل لیں گی وہیں جائیں گے ویسے وہاں پہ دن کا پروگرام ہے شاید باسن وغیرہ یہ سبھی یار ہ آپ
ہوں
بارات تو پرسوں ہے
کپڑے بھی لے جانے پڑیں گے نا
ہاں
دے جائیں گے
ہاں تو چل چلیں گے اس میں کیا ہے
پر ابھی تو پت نہیں کتنا ٹائم لگےا ہمارے ابو جان امی جان تو ابھی تک نہیں آئے
ابھی تک نہیں آئے کہ گ تھ
اور شادی میں گئے تھے نا
اچھا کہاں پہ گئے تھ
شاید مجھے پتا نہیں ہاں وہیں گئے تھے بول رہے تھے لیکن میں بھول گئی شاید دماغ سے نکل گیا تھا
ہاں وہ کیا ہے نا میری خال ہے ایک انہوں نے کال کیا تھا وہ جانتی ہوگی آپ کو
ہاں جانتی ہیں
ہاں تو انہوں نے بولا تھا کہ بہت دور ہے کوٹہ کے پاس میں شاید
ہاں کوٹا کے پاس میں ہے وہاں سے چار پانچ کلو میٹر تر ایک پتا نہیں ہاں زیادہ دور نہیں ہے
ہاں پر وہ کیا ہے بس وغیرہ سے تو ٹائم لگتا بت ہی ہے وہ گاڑی سے خود کے خود کے سادن سے جاتا ہے نا تو اتنا ٹائم نہیں لگتا اب دوسروں کے سھ جائیں گ تو تھواٹائم تو لگے گا ہی صحی
چھوٹا پروگرام ہو تو اس میں کوئی بات نہیں ہے وہ تو بڑا پروگرام بتایا اس لیے تو بہت سارے گئے تھے لوگ
ہاں
ہوں
بتا ویسے آپ کے بچے وچے تو سو گئے ہوں گے
ہاں سو گئے نو سات تو ابھی تھوڑی دیر پہلے سوئے تھے
اچھا مستی کرتا ہوگا بہت
مستی کر ر ر رہا تھا اس لیے تو ان کو سولا کے ا پھر ہوئی ہوں عمر گے کاھا سے بات کر لے تھوڑی دیر پھر ہوائیں گے
ہ ہاں ویسے اب بھی ا ہ ن ارے میں ہم بھی یاد کر یار پر کیا کرے تھوڑا بزی رہتے ہیں نا تو ٹائم نہیں ملتا پھر
ہوں
ہوں
آج کل پڑائی وغیرہ کیا کرتے ہو
پڑھائی میں تو ابھی تو دیکو ہمارے بی ایس سی کالج میں ہے ابھی کالج چل رہا ہے
ہ ابھی تو چھٹیاں چل رہی ہوگی شاید
چھٹی چ چٹیاں وٹیا نہیں چلتی کالج میں تو کالج تو چلتا رہتا ہے وہ کیا ہے نا میں نان کالج لے رکھا ہے نا تو کالج نہیں جاتی پھر میں پیپر ویپر دینے جاتی ہوں بس
ب پت اچھا ہی ہے کالج میں ایسے تو زیادہ تر پڑھائی تو کم ہوتی ہے لیکن کالج جانا بھی ضروری ہوتا ہے نالج ہوتی ہے اس چیز کی کیا ہے کیا نہیں ہے
ارے چل جاتے ہیں بٹ کیا ہے نا مانگ رول بہت دور پڑتا ہے پھر وہاں پہ ر ڈیلی کا روٹین نہیں جا سکتے نا تو مطلب کبھی کبھی جاتے
آپ کے تو بھائی جان پ ہوں گے نا ان کے ساتھ چ لے جانا
ارے تو ضروری نہیں ہے نا کہ ہر ٹائم ٹائم ملے گھر والے بھی کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں ٹائم نہیں ملتا
ہوں
اس لیے تو نان کالج لے رکھا ہے تو وہاں ایسے ہی چل جاتے ہ مطلب پیپر ویپر کالج والے فون کر دیتے تھ اگر جد ارجنٹ کام ہو تو پھر
ہاں وہ تو ٹھیک ہے وہ تو اچھا ہی ہے
ویسے بھی اب آپ کو پت ہی اب سیمسٹر چلنے لگ گئے تو بہت ڈیفیکلٹ ہو گیا پاس ہونا تو تو میں تو گھر پہ ہی پڑھائی کر لیتی ہوں آن لائن کلاس لے رکھی ہے اس میں موبائل سے پڑھ لیتی ہوں
آ تو اور بھی اتا ہی وہ لائ اپنا تو ہر ایک بچہ نہیں پڑھتا یار پر لیکن کوئی پڑتا ہے تو وہ تو اچھی ہی بات ہے
ہاں ارے کالج میں بھی ہے نا کیا ہے اتنی پڑھائی نہیں ہوتی وہاں پہ سب گیرو گری کرتے رہتے ہیں ادھر ادھر بس گھومتے پھرنے کا کام کرتے ہیں وہ
ہوں
ہوں
تو اس سال کون سا ایئر ہے آپ کے سیکنڈ ایئر یا فائنل
نہیں سیکنڈ ایئر چل رہا ہے ابھی تو اب فارم ڈالنے میں آ رہے ہیں ابھی ستائیس تاریخ لاسٹ ہے تو جاؤں گی میں یہ مترو والے کے پاس تو بھروا کے آؤں گے
چلے جانا لیک عینات کلے نہا موسم بھی خراب ہو رہا ہے دیکھ کے جانا ایکسیڈینٹ وغیرہ
ہاں ہاں ہاں کچھ زیادہ ہی ہو رہے ہیں وہ کیا ہے ابھی تھوڑے دن پہلے ابھی دس پندرہ دن پہلے میرا بھائی جان اور ہمارے خالا کا لڑکا تھا جو کم بس م رول گئی تھی کٹگ وٹنگ کرنے
ہوں
تو وہ کیا سامنے سے گاڑی آئی نا تو انہوں نے نا لائٹ بھی دی لیکن انہوں نے کیا دیکھا نہیں دن دن کا ٹائم تھا تو دن میں لائٹ تو دکھتی نہیں ہے
ہاں
بڈی سی ٹکر ہوگی اب دیکو یہ تو بڑھیا آ رہے تھے کٹنگ کروا کے کہ ان کو تھوڑی نا پتا تھا کہ کچھ ہوگا
بتایا تھا ہمارے بھائی جانے جو بول رہے تھے کہ ایسے ایسے ہوا تو میں امن بھی کرتی ہیں امن تو بھی ملنے جلیں گے لیکن خال نے بتایا کہ ابھی تو وہ گاؤں میں چلی گئی تو بعد میں ج نا ابھی تو سیزن بھی تھوڑا ہے آپ ہی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بعد میں جانا
ہاں ویسے نہیں لگی ان کی زیادہ تو میرے بھائی جان کی تو نہیں لگے تھی خالہ کیی لڑکی کی تھوڑی بہت پیر میں لگی دیتے ہاں تو انہیں ادھر بارہ لے گئے تھے بارہ سے ادھر لے گئے
ہوں اور سنائی ہے
اور تو سب کھیرے اتنی ہے آپ بتائیے آپ گھومنے اومنے جا رہے کدھر بھی
اللہ کی وجہ سے سب ٹھیک ہے ہم بھی ایسے بس بیٹے رہتے ہیں دن میں کیا کرے یار کچھ کام تو ہے نہیں
ہ اچھا گھومنے کا پلان ہی بنا رکھا گیا ہم نے گھوما تھے کدھر
اے بنا تو رکھ یں لیکن بچوں کی وجہ سے کہیں نہیں جا پا رہے
اچھا
چورے بچے ہیں پ اگلے سات چلیں گی ج آپ کو بھی ساتھ میں لے کے چلیں گے
ہاں اس سال ہی چل چلتے ہیں اس میں کیا ہے بچوں کا کیا ہے بچوں کے تو سب کے رہتے ہیں بچے کیا ہیں اس میں
ارے پریشان کرتے ہیں نا
ہاں وہ تو ہے
ٹھیک ہے مجھے تھوڑا کام ہے بعد میں کال کرتے
او اوکے اوکے خدا حظ فس ٹھیک ہے بائے
ج ب ج
با پلا دیا تو سنی کے م